السل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ٹھیک
اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے اور سناؤ کیا حال ہاں بس شکر شکر اللہ خظ آ بتاؤ کیا حچ
بس شکر شکر چل رہے ہوں کیا موسم کیسا ہے وہاں سے
بہت گرمی ہے پوچھو ہی مت ہاں
دام ہے گرمی ات دام ہے جیسے
ہاں مجھے لگتا ہے جتنی گرمی خان مہ میں ہے اتنی نہیں ہوگی کیونکہ کن میں زیادہ گ گرمی ہوتی ہے
یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ہاں
کیونکہ خنم کا آب و ہوا جو ہے نا
ہاں ہاں ہوں
مطلب گرم ہے
اچھا اچھا
سردی کی سردیوں کے موسم میں سردی نہیں لگتی ہے زیادہ لیکن گرمی لگتی ہے مجھے لگا کہ بہت گرمی ہے
اچھا مطلب وہاں سے گرمی زیادہ ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ باری کہاں پر ہے باری کی آواز ہی نہیں سن رہے وہاں اچھا سویا ہوا ہے ٹیک میں نے سنا اس کو کچھ فیور ہیور تھا
ہاں اس کو فیور تھا ہاں پرسوں دو تین دن ہاں اس ٹائم ٹھیک ہے شکر الحمد اللہ
ا چلو شکر شکر اورور پرکار ر مس با آبرے ہوں ہ اچھا ٹھیک ٹھیک
ان کی آج نائٹ ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک پھر پرسوں کیا کیا مزہ ہے پھر کتنے بجے پہنچے شام کو کیسے گھر پہنچے
ہم ہم تو گیارہ بجے پہنچے ہ
چینہ
ہاں اور نہیں تو کیا پہلے ہمیں خوشی کو ڈالنا پڑا نا گھر چھوڑنا پڑا اس کو گھر تو اس کے بعد ہم پھر آئے
ٹھیک ٹھیک ان کو ہلو
خوشی کو چھوڑا نا گھر میں
ہاں ہاں ہاں وہی وہی کہہ رہا ہوں میں گیٹ ہاں ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک اس کے بعد پھر روئی سے نکلے ہ پھر اچھا پھر وہاں سے وہ کس مطلب کہاں سے ملتا ہے وہ راستہ پھر
شالٹینگ سائڈ سے پھر وہیں سے وہ آتا ہے نا نوگام سائڈ سے جو ہائی وے ہے وہاں سے
پھر پانچ چوک سے وہ آ جاتا ہے پہنچ ر کے بس اچھا وہ کتنا کتنے کلو میٹرس ہوگے ھر اگر گاندربل سے سیدھا کان موانا ہوگا
شہد سیم ہی ہے جتنا دار کا سے گاندربل ہے
ہاں بیس اچھا ویسے تو چالیس اگر ویسے نکلیں گے نا پہلے درگاہ آئیں گے پھر وہاں سے جائیں گے
یہاں وکرا تک ہے پچیس کلو میٹر
ہاں ہاں ہوں
ہے نا اتنا ہی شاید ہے
کتس گس
جتنا ہمیں یہاں سے لگے گا تو اب یہ ہے کہ جو گاندربل کا روٹ ہے نا وہ ٹیھا ٹیھا ہے یہاں سے زیادہ ٹیڑھا نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ سیدھا ہے وہ اچھا ٹھیک ٹھیک
اں سے ناؤ گاؤ تک جائیں گے ناؤ گاؤں میں جو لنک روڈ کیا ہے نا وہیں سے پھر شالٹنگ سائڈ سے جاتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک وہاں سے وہ سیدھا ہی مطلب بائی پاس ہوگا وہاں سے
ہاں ہاں ہاں
سیدھا وہاں سے وہ گھومنےومنے کو گھومنے وھومنے کو نہیں ہوگا
جہاں سے وہ ہے نا شرٹنگ وہاں سے ہے جہاں سے یہ جو شاہد بیاں ہے نا جو یہ نا یہ ہ میرے اندر والےب یہ سوپر اوکے
ہاں ہاں سو پٹ
سوپور کیجے نا جو انہوں نے لیا تھا نا وہاں مکان ایچ ایم ٹی سائڈ سے وہاں ہی سے جاتا ہے
اچھا تو ایک سے مٹ میں کر کرو بات آ باقی
ہاں ہاں ہاں
بھی ابھی
اور درگاہ میں کتنی بھیڑ ہے آج
پچاس روپئے ہ کیا فائ ل سست دو ریٹس نہیں بولتے ہاں
بیڑ کا کتنی ہے وہاں سے میں نے بولا بیڑ کتنی ہے وہاں سے
ابھی ابھی تو اتری نہیں ہے
کیوں
ہاں ابھی مطلب ہے نا گرم ہی
دوپہر کے بعد دوپہر کے بعد ہوتی ہے بھیڑ
ہاں شام کو
تو ابھی اتنا رش نہیں ہے
م ہاں ابھی نہیں ہے اتنا ایک ہی ادا گ اٹ ہاں نہیں ب گیا نا کھانا کھانے کے نا ہو گھر کیا یہو ات شیھ ہاں وہ گزر نا گھر اس کو کیا دو منٹ لگتے ہیں گھر تک وہ پھر آرام ریسٹ ویسٹ کرتے ہیں نا وہیں پر نہیں وہ ریسٹ کرتا نا وہیں پر ہاں پھر ریسٹ کر کے وہ اس کے بعد پھر ات اچھے سے چھ سات بجے اترے گا ہاں تب تک میں یہی پر ہوتا ہوں ہاں چھ بجے تک اچھے سے ویسے ویسے ہاں تو پھر وہ اس کے بعد ہی ہاں
ٹھیک
وہ
یہ اچھی بات ہے اور یاور بھی نکلتا ہے
ہاں ہاں وہ بھی تو فی الال وہ کالج کی تھاام پرسو س اسٹارٹ ایک ہفتے ہو گیا تو وہ کالج جاتا تو اس کے بعد اب شام کو ایک ایک گھنٹہ یا آدا آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے
اچھا ٹھیک نیتا وہ نہیں اس کو نکالتا ہے یہ نکال کے رکھتا ہے دن بھر چیزیں کہ نہیں
ا تو وہی بیٹھتا ہے پھر اور کبھی کبھی ایکھنٹہ آھا گھٹہ بیٹھتا ہے باقی تاؤ ہی بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر باقی ہاں باقی پھر وہی ہوتا ہے تو پھر جب بیچ اٹےتا وہ تھک جاتا ہے کام ہوتا ہے چائے وائے پیتا ہے تو پھر اس وقت وہ پھر اندر جاتا ہے تو پھر یاور تبک بیٹھتے شام کو ہوتا ہے نا شام کو پھر وہ بیٹھا ہوتا
اچ اچھا تو میں دکان کھولی ہے آپ نے کہ نہیں
ہاں اپنی دکان بھی کھولیے ہاں اچھا کیا نہیں نہیں ان نے کھولی وہ تو ہوتا ہے وہی ب دوپہر سے پہلے وہاں پر ہوتے دوپہر کے بعد وہی دونوں جگہ ہوتے ہے ہاں وہی وہی اور اب نیکسٹ ٹائم کب نسٹ ٹائم کا کیا سوچ ہے اب جانا کب ہے ہ
انشاء اللہ جلدی اب گرمی
ہاں ایک سیکڈ پس ہاں ہاں
ہاں
جی
لیکن اب ڈسائڈ پہلے سے ہی کرنا ہے کہ کون سی جگہ جانا ہے
ک دور ہے کوئی ہاں ہاں ہاں
ہاں میں نے بولا پہلے یہ مشورہ کرنا ہے کہ کہاں کس جگہ جانا ہے
ہاں وہ چیز پہلے سے ہی دیکھنی ہے اس چیز وعلیکم السلام ہاں کٹن ہاں یہ بس چل رہے ہیں ڈڑ ہات ہوں اور اوٹ گیا باریک ہاں
اٹ گیا واپس ہو گیا
واپس ہو گیا گھر گھر میں سے اٹھا تھا
ہاں گرمی ہے نا ا میں تو کیا
اچھا ٹھیک نہ ن اس گ ن پزی پزی گ پزی گی ہ ہاں ہاں پوچو جات
مجھے بولا آپ لوگوں نے پھر پارسو منازع کو کیوں نہیں لایا
بھ ایک سنتاؤ دہ روپ د دیس دار پنچ فٹوٹ کس کو نہیںلا
منازہ کو کیوں نہیں لایا اس پرسوں
میں جاب کرتی ہے نا شام کو چھ بجے کے بعد تو پھر اس کو چھ بجے کے بعد پھر بزی ہوتی ہے مجھے لگا ایس چھ بجے تک ٹائم تو لگے گ ہی تو اس وجہ سے پھر مطلب اس کا جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکی گ ا
وہ کون سا جاب کرتے ہیں چھ بجے کے بعد
منا تو میں ان کو بولتا وہ تو نہیں
اچھا ٹھیک وہ کون سا جاب کرتی ہے چھ بجے کے بعد
ان کو تھوڑی کلاسز دینی پڑتی اس وقت کلاسز کلاسز دینی پڑتی ہے ان کو
ٹھیک
تو اس وقت پھر ان کو وہ کلاسز ولاز چل رہی ہوتی ہے سب
اچھا ٹھیک
آن لائن تو پھر چھ بجے سے ایک بجے تک ہوتا ہے شام کو تو وہی تب تک ایس ہی دن فری ہوتا ہے تو شام کو پھر وہ اسی کے سب سے بزی ہوتی ہے
دن میں فری ہوتی ہے کیوں وہ نہیں جاتی ہے وہاں در کااہ
کدھر نہیں ان نے تو چھوڑا نا نہیں صرف انیں تو مطلب چھوڑا نا وہ ہاں انہیں چھوڑا ان کا انٹرن شپ تھا نا وہاپس ہاں کون سا بلیک لوکیشن لگی ان میں سے جو ہے ہاں دو سو والے ہے ہاں ان کا مطلب وہاں پے تھا نا وہ پورا ہو گیا نا اس وقت تو پھر ان نے مطلب وہاں پھر چھوڑا وہاں پہ تو کے بعد پھر وہ دو وہاں دوسری جگہ پھر گئی وہ گھر پ گھر پ ہی کرتے وہ شام کو آن لائن ان کو کلاسس دینے پڑتے تو ت سے ابھی فی الحال وہ اسی کے ساتھ کر رہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور ٹھیک ٹھیک ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے بیٹھا ہو فی الحال میں آپ کو اگر آپ فری ہوں گے تو دیکھیں گے پ میں بولوں گا
ٹھیک ہے تو اس ٹائم مجھے بولنا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ اللہ حافظ